ہیلو
ہیلو
آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں ہاں ہاں آرہی ہے
بولو کیا کریے کھانا وانا ہوا
ہاں ہاں جسٹ اب بھی کھانا پینا سب ہو گیا دوپہر کا کام کا وہی لیٹ ہی ہوتا ہے نا دو تین بجتے ہیں کام میں آپ کا ہوگیا سب کام
ہاں کامم سب کچھ ہو گیا
اچھا
اور بتاؤ آپ کیا کرتے ہو
کچھ نہیں ہم لوگ ایس ہاں ہاں پڑھائی چالو ہے اس کی
آپ کی
ہاں چالو ہے ابھی
کیا پڑھتے ہو
ابھی ہے لاسٹ ایئر چالو ہے
اچھا
ہاں اور
اور کچھ نہیں سب بیٹھے ہمارا کھانا وانا سب کچھ ہو گیا ہے بیٹھے ہیں
کیا بنائے
ٹی وی دیکھتے ہوئے دال چاول
اچھا
اور آپ بتاؤ آپ کیا بنائیں
میں بھی وہی صبح ہی ہم لوگ کا صبح ہی ہم لوگ کا ٹفن رہتا ہے وہ وٹانے کا بھاجی بنائی تھی بھاجی روٹی ٹی فن میں دینا پڑتا ہے اور ابھی دوپھر کو تھوڑا دال چاول بنائی وہ یہ ابھی کھا کے بیٹھے ابھی شام کو پھر مارکیٹ جانے کا واپس بھاجی لے کے آنے کا شام کا پھر واپس بنانے کا ہوئی نا
سمجھتا ہی نہیں کیا بنانے کا تھا
ہاں
سمجھتا ہی نہیں کھانے میں کیا بنانا
ہاں نا ایشا روز کا ٹینشن نہیں رہتا ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے
آواز آ رہی ہے میری کلیئر
ہاں ہاں آ رہے نا آ رہے آواز آ رہی ہے
تو پتہ چلا کہ آواز جے نہیں آ رہی آپ بس اں ہیں ہاں کر رہے ہو جو
نہیں نہیں نہیں کھلا آواز آ رہی ہے میرے کو اور آپ کیا کرتے گھرمیں ہی بیٹھتے ہے گھرمیں ہی رہتے ہے
ہاں گھر میں ہی بیٹھے رہتے
ہاں بچے لوگ رہ ہاں بچے ہیں کیا آپ کو بھی
نہیں میں پڑھائی کرتی ہوں
اچھا اپ پڑھائی اچھا آپ کا یہ سوری ہاں آپ کو شادی نہیں ہوگیا ہے نا
نہیں ہوا
اچھا اور یہ میں تو تھوڑا یہ ہو گیا
اچھا دو مسکانیں نا اس کے لیے
ہاں وہی نا وہی کنفیوزن ہو رہا ہے تھوڑا
ہاں
ہاں
اور بتاؤ
وہی چہ بیٹھے تھے آرام سے سوچا تھوڑا کال کا کام اپنا باقی ہے تھوڑا کر کے لیتی ہے کبھی بھی کچھ بھی اگر کام آں
ساؤتھ انڈین نے ساؤتھ انڈین نے
نہیں نہیں مراٹھی ہے ہم لوگ
تو آپ کا ساؤتھ انڈین جیسا آواز لگ رہا ہے
ہاں وہ ہم لوگ کا کیسے ہندی کا عادت نہیں ہے نا زیادہ زیادہ مراٹھی مراٹھی میں بات کرتے ہیں نا ہم لوگ
ہاں ہاں
تو ہندی میں بولنے کا رہے گا تو تھوڑا یہ کر کے بولنا پڑتا ہے ان ہاں پٹخ سے جمتا نہیں اور
مشکل ہوتا ہے ہم لوگ کو بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے جیسے مراٹھی بولنے میں
سمجھ جاتا ہے پورا اچھے سے بھولنے میں تھوڑا بہت ہارڈ لگتا ہے پھر بے زا تو کیا کھاتے ہو کیا ہے ہاں
ہاں ہاں ہاں ہاں
آپ بات کر سکتے ہو مراٹھی میں میرے سے ایسا کچھ نہیں
وہ کیا ہے ڈیلی ویئر میں مراٹھی مراٹھی بھاشا گھر میں بولتے ہیں نا وہ ہندی میں کبھی بات سنے کرے گا تو تھوڑا ذرا چینج ہوتا ہے ہم لوگ کا
آ وائس ٹون نہ
ہاں
اور کیا پڑھائی چالو ہے آپ کی
ہاں
اچھا آ مطلب کالج میں جاتے
نہیں کالج جائین کرنا ہے مجھے
اچھا تو اب بھی دسوی ہو گئی آپ کی
دسوی کب کا ہوگئی جائین نہیں کری میں نے کالج
اچھا تو تھوڑا گیپ رکھے کیا
ہاں
ہاں ہاں ہاں نہیں کرنے کا نا آج کل پڑھائی بہت ضروری ہے نا پڑھائی کا ہی
ہاں ہاں وہی تو
ائیر کیسا اپن ویسٹ کریں گے ہاں ویسٹ نہیں کرنے کا نا ائیر کون سا بھی پھر آگے آگے پھر اور یہ ہوتا ہے پرابلم ہو جاتی ہے ہاں
آپ کے بچے ہیں
ہاں میرا مطلب ابھی میرا میں آ میں اور میری لڑکی ہے نا ہم لوگ دونوں نے ہاں یہ موبائل میں ایپ جوائن کیے تھے تو کیا ہوا ابھی میں اس کی ممی بول رہی ہوں
اچھا کئی نا کئی نا بولو ہولا
ہاں کیو وہ تھوڑا بزی ہے تھوڑا کام میں تو اس کے لیے میں بولی دے میں تیرا کال کمپلیٹ کرتی کر کے میں نے اس کو فون لیا
اچھا
ہاں تو اس کا جسٹ میرا ہوا ہے تیس آ ٹاسک کا لیکن میرا کال نہ اس
ارے ارے ارے ارے ارے ارے ارے چھوڑو چھوڑو چھوڑو جانے دو
کال کیسا میرا نہیں لگ رہا ہے نا
ارے جانے دو جانے دو
کیا ہوا
جانے دو جانے دو
ہلو
آپ کو میں بعد میں بتاتی ہوں
اوکے اوکے اوکے
نا نا
نہیں سکس میں چل سیوین ہاں
تھوڑا اور بھی اور کیا بنا ہے کہ کھانے میں
کھانے میں وہی صبح تھوڑا وہ مٹن کا سبزی بنائی تھی آلو ڈال کے آلو بٹانے کا سبزی بنائی روٹی بنائی اور ابھی دال چاول بنائی تو ہی کھانا کھا کے بیٹھے ہیں میں بھی
آپ لوگ وہ بھاکری اچھی بناتے ہیں نا
ہاں ہم لوگ کو جواری کا بھاکری رہتے ہیں
چاول کا بھی اچھا ہے
ہاں وہ ہم لوگ کبھی اس میں ہے شام کو جواری کا روٹی شام کو بناتی ہے اور ابھی صبح کا گیہوں کا روٹی بناتی
ہاں ہاں
ہاں وہ فکس ہی ہے نا کرناٹک سائڈ میں وہی روٹی ملتی ہاں اس تہوار آئے گا تو پھر پورن پلی بنانے کا
ارے ہاں نا پورن پولی کیا لگتی ہے اب لوگ یہ آٹے میں بناتے ہیں کہ میدے میں بناتے ہیں
دونوں مکس لیتی ہے میں گیہوں کا آٹا بھی لیتی ہے اور میدے کا آٹا بھی لیتی ہے
کس میں اچھا بنتا ہے گیہوں میں کہ میدے میں
مدے میں بنائیں گے نا تو کیا ہوتا ہے وہ گرم گرم پوری کھانا پڑتا ہے اور وہ اگر ٹھنڈا ہو جائے گا نا تو وہ پورا ربڑ کا جیسا ہوتا ہے
ہاں
اور گیہوں کا بنائیں گے نا تو آپ بنا دوسرے دن بھی آرام سے کھا سکتے ہو اس کو
ہاں
ہاں لیکن میدے کا پورن پولی بنائیں گے نا تو آپ دوسرے دن نہیں کھا سکتے اس کو
ہاں کڑک اچھے ربڑ جیسا ہوا گیا
ہاں میدے میں میدہ میں بنائیں گے تو پورا ربر جیسا ہوتا ہے
اگر دونوں کو مکس کر کے بنائیں گے تو صحیح رہتا ہے
ہاں دونوں کو مکس کر کے بنائے گی نا تو ایک دم پرفیکٹ بنتی ہے پورن پلی ہوں ہاں ایک دم بیسٹ ایک دم جیسے کہ اپن دوسرے دن بھی کھا سکتے ایسا ہوتی ہے ایک مطلب کڑک نہیں ہوتی اور ربڑ کا جیسا نہیں ہوتی ہے آرام سے کھا سکتے ہیں
تو بولی صرف یہ کیا بولتے یہ نا کیا بات ہے پورن پولی کے ساتھ میں
پورن پلی کے ساتھ میں ہم لوگ وہ آم کا رس بناتے ہیں اور ہاں ہاں ہاں وہ آمٹی آٹی کڑھی ہم لوگ کڑھی بولتے ہیں اس کو
کڑھی بولتے ہیں آپ لوگ
ہاں کڑی بولتے ہیں اور مہاراشٹرین میں آمٹی بولتے ہیں
ہاں آنٹیز بولتے
ہاں ہاں ہاں وہ بھی پورن پولی کے اس میں ہی بناتے ہیں پھر اس کو پورن ڈال کے تھوڑا سا مکس کر کے بناتے
ہاں ہاں تو پورن پولی کا ٹیسٹ رہتا ہے اس میں
ہاں جو اس میں تھوڑا وہ پورن رہتا ہے نا
ہاں
پورن نہیں لیتے ہیں جو چا چنے کی ڈال رہتی ہے نا جو پکیلی رہتی ہے وہ ڈال میں ہم لوگ نا مسالے میں مکس کر کے پھر کڑی بناتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہاں وہ پھر اس کا وہ فیور ہی الگ آتا ہے